اسلام علیکم
وعلیکم اسلام
کیسے ہیں اپ جی سب خیریت سے ہیں آپ سنائیے
جی الحمد للہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں
اور کیا چل رہا ہے آج کل
جیی آج تو آج کس ماوضوع پہ بات گفتاگو کریں گے ہم
جی آج ہم کھیل کود کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک ا اچھا ٹاپک ہے میرے حساب سے تو
جی جی بالکل دی دلچسپ موجوع ہے یہ ہے
ہاں آپ کو کھیل کود پسند ہے
جی مجھے کافی پسند ہے کھیل کود
جی آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے کھیل کود میں کون سا گیم گیم پسند ہے
جی مجھے بیڈمنٹن زیادہ پسند ہے
اچھا
جی
مجھے سب سے زیادہ کرکٹ پسند ہے
بلکل
اور دوسرے نمبر پہ مجھے بیڈمنٹن پسند ہے
جی نہیں ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ بیڈمنٹن سے پھرتی بھرتی ہماری
ہاں ایسا ہوتا ہے اس میں سے جسم تندرستی بہت ملتی ہے اور ہمارے جو کھیل ایسا نہیں کہ کھیل صرف آنند منورنجن کے لیے ہی بنائے گئے ہوں کھیل کا جو مکھیہ مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے جسم کو تندرست رکھنا جسم میں پھرتی لانا
بلکل
اس کا مکھیہ کام تو یہی ہوتا ہے
بلکل صحیح فرما رہے ہیں
ہاں اور دوسرا یہ رہتا ہے کہ اس سے ہمیں تھوڑا ہمارا جو کیا بولتے ہیں دماغی سنتولن بھی بنا رہتا ہے
بالکل
اور آج کچھ ہاں بولیے
جی وہ میں بول رہی تھی کہ جو ہماری ذہنی ذہن میں جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اچھا رہتا ہے جسم کی بھی اچھی ورزش ہو جاتی ہے
جی ہاں پتا ہے آج ہم میں تو کرکٹ کی بہت زیادہ ہی دیوانی ہوں جب بھی ایسے آئی پی ایل وغیرہ چلتا ہے نا تو میں بھائی میں ایک بھی دن میچ کرکٹ دیکھے بنا نہیں چھوڑتی
کیا بات ہے
ہاں اتنی دیوانی ہوں
جی نہیں ہمیں ایسا لگتا ہنا کہ دیکھیے آج کل جو بچے ہیں نا وہ م موبائل اور ویڈیو فون میں زیادہ مصروف رہتے ہیں اور وہ کھیلنا باہر کھیلنا جانا پسند نہیں کرتے ہیں
جی آپ نے بالکل صحیح بولا ہے
جی یہی وجہ ہے نا کہ بہت سے بچے کو کمزوری ہو جاتی ہے موٹاپا اور دوسری صحت کی پریشانیاں ہونے لگتی ہے
کیونکہ وہ اتنے ہی ایک چھوٹی سی جون میں رہتی ہیں اپنا موبائل چلانا ہے کھانا کھانا ہے پھر بیٹھی رہتی بیٹھی رہتی ہیں نہ کسی سے زیادہ بات چیت کرنا نہ کسی کھیل کود میں حصہ لینا
بالکل
اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی بچہ کھیل کود میں مصروف رہتا ہے اس کی شریر دیہ اور کیا بولتے ہیں ایک طریقے سے تندرست ہی مل گی اس میں روگوں کی بھی کمی ہو روگ کم ہوں گے اس میں بیماریاں کم بنیں گی
جی جی بلکل میرے خیال سے نا انسان کو کم سے کم ایک گھنٹہ کھیلنا چاہیے بچوں کو اس سے تعلیم کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اور دل بھی خوش رہتا ہے کہیں نہ کہیں
ہاں ایسا نہیں کہ دیکھو ہر ما ما باپ کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے اپنے پیرنٹس کو بھی سمجھنی چاہیے کہ بچہ صرف اکیلی تعلیم ہی نہیں کر سکتا اس سے اگر ایک ہی کام کرواتے رہے تو وہ نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اس کا تھوڑا منورنجن بھی ضروری ہے جو کہ ہمارے کھیل کے ذریعے ہو سکتا ہے
بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ پڑھائی اور جو پڑھائی نہیں ہم تعلیم کہ سکتے اور کھیل کود دونوں زندگی کے لیے ضروری ہے
ہاں وہی
جی نہیں کچھ لوگ سمجھتے نا کہ کھیلنا صرف ور کی وقت کی بربادی ہے یا پھر وقت ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں بچے لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے
جی ہاں
جی نہیں اگر کھیلتے ہیں نا جو کھیلنے سے دیکھے ا ان کو جو فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے اور تندرست رہتا ہے بچہ خوش رہتا ہے کھیل کودنے سے
ہاں وہ تو ہے ہی میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ نے بیڈمنٹن کھیلا ہے
جی بالکل کھیلا ہے
آپ سب سے زیادہ بیڈمنٹن کس کے ساتھ کھیلتی ہیں
ہماری دوست کے ساتھ کھیلتے ہیں
اچھا آپ کی کوئی اچھی دوست ہوگی نا
جی بالکل
صحیح ہے میں بھی بیڈمنٹن ویسے تو میں نے سب سے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ لیکن میں نے بیڈمنٹن بھی اس کے ساتھ کھیلا ہے
جی جی بالکل
اہ اور ایسا ہے نا ہمارے گاؤں کے ایریا میں تو بچوں کا شریر اور بھی زیادہ مضبوط رہتا ہے کیک کہ وہ ا اپنا جو شارییرک روپ سے اپنے کام کرتے رہتے ہیں کھیل کود خود میں رہتے ہیں اور ایسا نہیں کہ موبائل کی زندگی گ یا پھر کام کا ویسے کاموں کی بیٹھے بیٹھے والی زندگی نہیں جیتے ہیں سب طرح کی چیزوں میں حصہ لیتے ہیں
نہیں جیسے گاؤں کے بچے ہوتے ہیں نا وہ ہم نے زیادہ تر دیکیں کہ وہ زیادہ مضبوط ہوتے کیوں کی جو شہری بچوں سے کیونکہ جو شہر کے بچے ہو وہ ایک کمرے سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں وہ اپنی موبائل کہ جو مصروف زندگی وہی نہیں چھوڑنا چاہتی وہ کھیل باہر ہی کھیلنے نہیں جاتے ہے ہم نے تو کافی بچے دیکھے ہیں ایسے کہ وہ گ وہ موبائل میں پورے پورے دن مصروف رہیں گے وہ اگر ان کو بولے کہ باہر جا کے کھیلے تو ان کو نہیں کھیلنا ہے ان کو اس میں دلچسپی ہی نہیں ہے
جی ہاں دیکھو ابھی میں بتاؤں میں آپ سے آپ کو دیکھو صبیح سے اب تک کا بتاؤ میں اپنے صبح ا گھر میں تھوڑا بہت امی جان کی یا پھر سب کی تھوڑی بہت سہاتا کروائی کھانا پینا کھا کے میں اپنی ایک اور ایسے اپنے ساروں گھروں میں گ مل پھر میں تھوڑا باہر گئی تھی کھیل کود کر کے آئی تھی ایسا نہیں تو ابھی میں ابھی میں صرف بستر پہ لیتی ہوں کیونکہ ابھی سونے کا وقت ہو گیا نہیں ویسے میں بالکل بھی ایسا نہیں کہھی اس وجہ سے تو اسی وجہ سے تو جسم میں تندرستی رہتی ہے مضبوطی بنتی ہے کیونکہ ہمارا کیا ہے اچھا دیسی تو کھاتے پیتے ہیں
بلکل بلکل
کھیل کود میں رہتے ہیں
درست فرما رہی ہیں آپ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے ابھی جو بچے ہوتے ہیں جیسے شہری بچے ہوتے ہیں ابھی وہ بچے زیادہ کھیل تو نہیں پاتے کیونکہ یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے اتنی تو اگر ان سے ہو سکے نا تو ان کو تھوڑا باہر کھلانے لے کے جایا کرے
جی ہاں ویسے بیڈمنٹن کی سب سے سب سے بیڈمنٹن کی سب سے میں بڑی فین سنجو کی سندو پی پی وی سندو ہے نا اس کی
جی جی بلکل وہ کافی مشہور ہے اس کھیل کے لیے جی آپ کو کرکٹ میں کون پسند ہے
جی مجھے کرکٹ میں سب سے زیادہ وراٹ کوہلی پسند ہے
جی
میں انہیں کی سب سے بڑی فین ہوں چاہے کبھی بھی کوئی بھی ٹیم کا وہ ہے میں انہیں کو ہمیشہ چنتی ہوں کیونکہ یار ایسا ہوتا ہے نا کہ اب اپنا ایک پسندیدہ کھیلو اور پسندیدہ ایک ساتھ سو تو وہ پسندیدہ ہی رہتا ہے
بلکل جو اچھا کھیلتے ہیں
ان کے ایک چوکے چکے کے اتنے دیوانی ہیں نا ہم لوگ کیا بولے
بلکل ہم نا اگر کوئی کھیل تو ہمارا پسندیدہ ہو اور وہ ہمارے جیسے ٹی وی پہ چل رہا ہو اور اس میں چھکا مارا تھا ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں نا اس کو دیکھ کے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کھیل رہے ہیں ہمیں جیت رہے ہیں
اور کرکٹ تو ایک ایسا گیم ہے مطلب کرکٹ تو ایک ایسا کھیل ہے جو ہمارے پورے وشو میں سب سے زیادہ جو کسی کھیل کا کریز ہے نا وہ سب سے زیادہ کرکٹ ہی ہے اور خاص کر بھارت بار بھارت میں تو سب سے زیادہ ہی ہے
جی ہم نے کرکٹ کے بہت دیوانے دیکھے ہیں بہت دیوانیاں دیکھی ہیں
ہاں کروڑوں میں سنکھیا رہتی ہے جب ہم ایسے کرکٹ دیکھ رہی ہوتے ہیں نا جو فائنل میچ ہوتا ہے اس میں آپ جو ہم ٹی وی یا موبائل پہ دیکھتے ہو تو اس میں دیکھنا اتنے لوگ دیکھتے ہیں نا اس فائنل یا سیمی فائنل ہو اتنے لوگ دیکھنے کے لیے ب تب رہتے ہیں نا رات رات کے جب تک چلتا ہے نا میچ جب تک فائنل جیت ہار نہیں ہو جاتی تب تک دیکھتے ہی رہتے ہیں لگاتار ہاں ہمارا ایک ہمارا ایک ہال ہے اس میں ہماری ٹی وی لگی ہوئی ہے تو جب بھی آئی پ پی ایل چار ہوتے پورا بھر کے رہتا ہے وہ ہمارے بھائی جان لوگ ہیں سب آ کے بیٹھ جاتے سب دیکھتے آپ مل کے ساتھ
اچھا سب مل کے ساتھ میں ایک ساتھ دیکھتے ہیں کیا جی
کے ساتھ دیکھنے کا ایک مزے ہی الگ ہے مطلب
جی بلکل اس کا الگ ہی مزہ ہے
ہاں اب اکیلے دیکھوں میں موبائل میں اتنا مزہ نہیں آتا لیکن جو سب کے ساتھ آتا ہے نا سب اپنی اپنی رائے دیتے ہیں وہ کافی مزے دار لگتا ہے کھیل رومانچک لگتا ہے ایک طریقے سے
بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
ہاں ویسے ہم کبھی ملے تو ساتھ میں ایک ایک بیڈمنٹن ضرور کھیلیں گے ایک ایک بار
جی بالکل
ہاں کافی اچھا لگے گا آپ کے ساتھ کھیل کے
جی ہمیں بھی کافی اچھا لگ گا آپ کے ساتھ کھیل کے
ویسے آپ سے گفتگو کر کے کھیل کود کے بارے میں مجھے بہت اچھا لگا ہے
جی ہمیں بھی کافی اچھا لگا اپ سے کو گو کر کے جی شکریہ آپ کا خدا حافظ
خدا حافظ
تو